ہیلو ہیلو
ہیلو
جی سلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی ماشاء اللہ ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
جی بالکل ہم بھی خیریت سے آپ فرماے آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ناشتہ وغیرہ ہمارا ہو گیا یوہی بس ہم ناشتہ وغیرہ کر کے بیٹھے تھے باہر تو ویسے بھی ہم دیکھ رہی ہیں موسم تو ابھی بےحد ہی خراب ہو رہا ہے
جی بالکل ہمارے یہاں ایسا بھی موسم کچھ ایسا ہی حال ہے یہاں پے بارش وغیرہ ہو رہی تو کوئی جا نہیں پارے تو سب گھر میں ہی ہے اور فرمائے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی ماشاء اللہ سب خیریت سے بس ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہی ہمارری بیچڑی گفت تگو چل رہی تھی کہ پیسے ہمیں کس طرح سے خرچنے چاہیے اور کہاں کہاں بچانے چاہیے یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو تھوڑا سکھا رہے تھے کہ انہیں بھی اپنی مطلب آگے چل کر انہیں پتا رہے کہ انہیں پیسے کس طرح سے خرچ کرنے اور کس طرح سے بچانے ہے
بالکل چاہے پیسے بچانا چاہیے ان کو آگے جا کے کافی زیادہ مدد ہے سب چیزوں سے پاری سب چیز تھی وغیرہ رہتی ہے تو آج کے یگ میں دیکھا جائے تو بچت وغیرہ تو ہمیں کرکے ہی رکھنا چاہیے کیونکہ بچت وغیرہ آگے جا کے ہماری سب سے اچھی پنجی مانی جاتی ہے ہم ابھی کل کل کے لیے ابھی سے تیاری کریں گے پھلے آگے جا کے کچھ تکلیف وغیرہ بھی نہیں ہوگی ابھی کوئی دیکھنے جا نہیں رہا ہے کہ ہے نا آگے کیا ہونے والا ہے کون سی بیماریاں آ جائے کون بیمار پڑ جائے پتا نہیں کون سی تکلیف آ جائے اس ابھی سے بچت وغیرہ کر کے رکھیں گے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے ہم بھشیہ کیونکہ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں گے تو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب دیکھیے کل ہم نے کسی نے تو دیکھا نہیں ہے کہ کل کو ہمیں کون سی پریشانیاں آ جائے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے کہ جس میں ہمیں پیسوں کی زیادی ضرورت پڑ جائے اس وجہ سے ہمیں ابھی موضوع میں جتنا پیسہ ہم بچا سکیں اس سے زیادہ پیسہ بچا کر رکھنا چاہیے ہمیں فالتو خرچ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے ادھر ادھر اور پیسہ تو ویسے بھی مطلب ہماری زندگی کا ایک اہم ضرورت ہے جو اگر ہمارے پاس رہے نا تو ہم اپنی زندگی جی ہی نہیں پائیں گے آج کل تو مطلب جو چیزیں ہیں ساری چیزیں پیسے سے ہی آتی ایسی کوئی چیز ہمیں فری میں تو کوئی دے کر جا نہیں رہا ہم پیسے دے رہے ہیں اس کے بدلے ہی ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہے اسی لیے ہمیں پیسہ ہماری جتنی اہم ضرورت ہے اسے کمانا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے اور اتنا ہی زیادہ کٹھن ہے مطلب اتنا ہی ضروری اسے سمجھداری سے خرچ کرنا بھی ہے کہ اگر ہم فالتو پیسے ادھر ادھر خرچ کریں گے تو ہمارے پاس تو پیسہ بچے گا ہی نہیں بال کل بھی اور ہمارے اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے اتنی ضروری ہے جو ہماری زندگی کے لیے وہ ہم تو یہاں وہاں ایسے ویسے تو خرچ نہیں کر سکتے بالکل بھی
اچھا طریقہ ہے اور کھر آج ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں تیل وغیرہ راشن کا سامان اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ عام آدمی دیکھا جاۓ تو ان کی ساری بچت وغیرہ راشن وغیرہ میں چلی جاتی ہے تو یہ سب کے چکروں میں کئی لوگوں کے گھر میں بچت وغیرہ بھی نہیں ہو پاتی ہے تو ہمیں ایسا ٹھان کے ہی رکھنا چاہیے کہ ہماری کمائی کا کچھ حصہ ہم بچت میں رکھیں گے تو ہمارے بھوشیہ کے لیے زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہم بھوشیہ میں ابھی سے تیاری کر کے رکھیں گے تو کافی زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے کہ اس وقت کو کوئی ہماری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا اس لیے ابھی سے تیاری کر کے رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ہمارے لیے اور آج کے حساب سے دیکھا جائے تو دیکھا دیکھی کے چکر میں بھی لوگ کافی زیادہ پیسے خرچ کرنے لگ جاتے یہ سب چیزوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے آج کے یوا جو آج کی جو پیڑھی ہے وہ مہنگی مہنگی کیفے جاتی ہے مہنگے مہنگے ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھانے جاتی ہے یہ سب چیز تو دیکھا دیکھے کے چکروں میں کافی زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے تو اس کے چکر میں ہم بچے آنے مارے میں زیادہ اچھا ہے آنے والے بھشیہ کے لیے اچھا ہے تو دیکھا دیکھے کہ چکر میں زیادہ پیسہ نہ خرچ کرے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی آپ پر ویسے بھی تو بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں جو سک ہم انہیں جو بتائیں گے جو سیکھیں گے وہ ہم سے ہی سیکھیں گے مطلب پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بچے رہتے تھے گاؤں واؤں کے یا پہلے کے با جمع کرتے تھے مطلب امی انہیں تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دے رہے ہیں تو وہ لوگ جا کر اپنے گلکوں میں جمع کر رہے ہیں پھر وہی پیسہ جب ان کے گھر والوں کو ضرورت پڑتی تھی یا انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اسی چیز کا استعمال کرتے تھے تو مطلب ہم جتنا زیادہ پیسہ بچائیں گے تو آگے چل کر وہ پیسہ ہمارے کہیں نہ کہیں کام آئے گئی کیوں ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب ہمیں زندگی جینے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پیسوں کی تو بےحد زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں وہ پیسے تو ضرور کام ائیں گے اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے اس سے زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر رکھنے چاہیے
بالکل صحیح فرما رہے آپ ای ج تو پہلے کے زمانے میں کافی اچھے ل تھے دیکھا دیکھی کا چکر نہیں تھا فون ٹی وی سوشل میڈیا وغیرہ چیزیں نہیں تھی اس لیے ان کا پیسہ وغیرہ گلکوں میں جاتا تھا جمع کرتے تھے اور بعد میں خود ہی مدد کرتے تھے لوگوں کی تو کافی اچھا آج دیکھا جائے تو اتنا دیکھا دیکھے کے چکر میں لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں اور گھر میں بھی جو بچے ہیں ان کو بھی تھوڑا بچت وغیرہ کرنی چاہیے اب سیکھنی بھی چاہیے کہ بچت کیسے کرتے ادھر ادھر سے پیسے خرچ نا کرے تاکہ بوشیہ میں کام آئے اور مان لو کہ ہم بچت کر کے بھی رکھتے تو ہمارے مان لو آگے جا کے کہ ہمارے ابو کو کام آ جائے گا تو ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں تو اسے لیے بچا کے رکھے تاکہ ہمارے گھر میں کسی کو مدد ہو جائے تو ہم ان کو دے سکے
بالکل صحیح فرما رہی ہے مطلب آج کل کے لوگ کا ایسا ہو گیا ہے وہ لوگ اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں مطلب جو چیز ان کی ضرورت بھی نہیں ہے انہیں اس چیز کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے یہ لوگ اس چیز میں خرچ کر رہے ہیں اب پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہمیں موبائل میں ریچارج نہیں کرنا پڑتا تھا ہمیں اپنے ٹی ویوں میں ریچارج نہیں کرنا پڑتا تھا ساری چیزیں تو فری میں ہی چلتی تھیں اگر مطلب ریچارج بھی ہوتا تھا تو اس میں اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے تھے اور اس سمے پہ تو اتنے لوگ موبائل فون کا یوز بھی نہیں کرتے تھے استعمال بھی نہیں کرتے تھے اور ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے تو سب کے پاس اپنے اپنے موبائل فون ہے سب کو اپنے اپنے موبائل فون کا الگ الگ استعمال کرنا ہے سب کو اپنے موبائل فون میں ریچارج چاہیے اپنے گھر کی ٹی ویوں میں ریچارج چاہیے مطلب انہیں ساری چیزوں کی سودھائیں چاہیے ہی چاہیے اس وجہ سے ان کے پیسے زیادہ تر ان ساری چیزوں میں خرچ ہوتے ہیں اور آج کل کے بچوں کو اب دیکھیے لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں انہیں وہ چاہیے ہوتی ہے بھلی مطلب ان کے پاس پیسے رہے نہ رہے پر وہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ لوگ اپنے امی ابو سے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے پھر وہ جیسے جیسے ان کو مطلب ان کی امی ابو دلاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے تو ہم کس سے مانگے پھر کس سے مانگ کر ہم اب اس چیز کو اپنی ضرورت کو پورا کریں کیونکہ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی مدد تو بالکل بھی نہیں کرنے والا ہے اگر کسی انسان کے پاس پیسے ہیں بھی تو وہ کسی کو دینے سے پہلے دس بار سوچے گا اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو بھی سوچے گا نہیں ہے تو پھر تو کوئی اس میں بات ہی نہیں رہ جاتی ہے اسی لیے پسا ہے پیسہ بچانا چاہیے یہ ہمیں ہمارے بھوشیہ کی مطلب تیاری کرنی چاہیے کہ کل کے کل کو ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو ہم ان پیسوں سے اپنی ضرورت کو پورا کر پائے
ہے کہ بچت وغیرہ کریں گے تو ہم اپنے بھوشیہ کی تیاری کر رہے ہیں ابھی ج بھوشیہ کی تیاری کر رہے زیادہ مہنگ بہت لوگ ہوتے ہیں مہنگے مہنگے کپڑے کھانے پینے میں کچھ زیادہ ہی پیس خرچ کر دیتے یہ سب چیز سے بچ کے رہ گے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے بھو شیہ کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرے تو زیادہ اچھا ہے یہ اچھا ہے اب بچت وغیرہ کرنا تو سیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ بچت وغیرہ کیسے کی جاتی ہے اس یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے جس بچے کو مار لو اور جس بڑے لوگوں کو مان لو بچت کرنا آ جاتا ہے مطلب مان لو اپنے بوشیہ کی تیاریاں اسی دن سے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں
جی بالکل صحیح فرما رہی آپ جن کو مطلب بچت کرنا آ گیا وہ لوگ تو آگے چل کر بےحد ہی آگے بڑھنے والے ہیں ایسے ایسا ہوتا ہے اور مطلب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بالکل بھی خرچ نہ کریں پیسے ہم پیسے خرچ کریں پھر انہیں چیزوں میں جو ہماری ضروری ہو جو ہمارے صحت کے لیے ضروری ہو تعلیم کے لیے ہم خرچی کریں اور مطلب ایسے خرچ کرے جو مناسب ہو ہمارے لیے بلکہ ہم ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ نہ کرے اصل بات یہ ہے کہ مطلب فضول خرچ سے بچے اور ضرورت سے ضرورت کے مطابق پیسہ خرچ کرے تاکہ میرے پیسے فضول خر چ بھی نہ ہو اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہماری ضرورتیں پوری بھی ہو جائے
بالکل صحیح فرما رہی آپ کی ضرورت کی چیز زیادہ خرچ کرو تو اچھا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے تو باہر کی چیزیں پہ بھی لوگ کافی زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس سب چیزوں سے بھی ہمیں بچ کے ہی رہنا چاہیے گھر پہ کھائے بنا کے کھائے تو ہیلدی کھانا زیادہ اچھا ہے باہر کی چیزیں تو ویسے بھی خراب ہوتی ہے اس پیسے خرچ کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا ہے بچت وچت کر کے رکھیں گے تو ہمارے لیے آنے والے بھویشہ کے
کہ مطلب جتنا ہو سکے ہمیں اتنا زیادہ سے زیادہ پیسوں کو بچانا چاہیے تاکہ ہمارے آگے چل کر ہمیں وہی پیسے ہمارے کام آئے
یہ چیزوں سے ہمارا بچت سنک تنجی مانی جاتی ہے تاکہ ہم بھوشیہ میں بچوں کے رکھیں گے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ
چلے میں میم سے گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ